وال السلام خریت
ٹھیک ہے الحمد اللہ کیا ہوا
ہاں تھوڑا وہی سردی گلا جام اور بتائیں موسم کیسا چل رہا ادھر
ہوں موسم وہی ہے بارش کچھ بارش ہے کچھ ٹھیک ہے
اچھا
مطلب ہلکا گرمی ہے ہلکی ٹھنڈی ہے تو اسی وجہ سے سب کو سردی جکام بخار ہو رہا ہے
جی جی ہاں ابھی وہی موسم چل رہا ہے اسی وجہ سے سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے
ہاں کاڑا بنا ونا پیے تھٹنڈا پانی کم کر رہیں
ہم نہیں پیتے ٹھنڈا پانی پتا نہیں کل شام میں رکھا ہوا تھا حالانکہ نارمل تھا آگرڑ میں پیلی اس کی وجہ سے پورا گل ہی جام ہو رہا اس سے ایک دن پہلے مطلب گلے میں مطلب درد تھا اتنا پوری رات سو نہیں بائک صبح کے وہ لانگ والی چائے پیٹ تو ٹھیک ہو گیا میں بولی چلو اللہ شفا کر دیے اور پھر مطلب یہ دیکھو گلا جہ ہاں اور بتائیں
ہلو ہاں اچھا تو وہ سب ٹھیک ہے اور کیا کیا بنا ہیں سردی کھانسی میں کاڑھا میں
جیسے کاڑھا بناتے ہم لوگ مطلب کبھی بھی کرتے نا تو کرا میں ہم لوگ یہ ورک آ تو جیسے یہ چائے پانی ڈالتے اس میں اگر آپ کو دودھ والی چائے تو لینی ہی نہیں ہے پانی صرف ڈالنا ٹھیک ہے پانی ڈالنا ہے اور اس میں دال چینی تلسی
اچھا
لانگ الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی بھی ڈال سکتے ہو تس پتتا ہے تو تس پتہ بھی ڈال سکتا تو ٹھیک ہے اس کو اچھے سے کر کے تھوڑا سا میٹھا ہو ہاں ادرک بھی ڈالتے ہیں تھوڑا مطلب اور اس میں میٹھا ڈال دو گے تو اس سے کیا ہوگا گرم مطلب کیا اچھا یے رہے گا ٹھیک ہے
ہاں
تو اس وجہ سے ایسے بنتا ہے کارا جی اس کو اچھے سے کھلا دیجے پھر پجی
ہوں یہاں بھی ک بناتے ہیں کبھی کبھی اجو ہے ہیں اور
ہاں
ہجوائ بھی ڈالتے ہیں نا
اچھا اچھا ہاں
جوائن کی اگر پتی ہو وہ بھی فائدہ کرتی ہے اگر اے اجوائن سوکھی اجائائین ہوں فائدہ کرتی ہے ہاں اور یہی لونگ ادرک الائچی ڈال کر اور رات میں کھاسی تی وغیرہ ہے تو رات میں وہی شہد اور ادرک میں ملا کر اس کو چوسنا رہتا ہے نا اس سے جلدی کھانسی اچھی ہوتی ہے
اچھا مطلب آپ اس کو گھی میں اکڑ کے آپ پیسی مرچ چی کالی گول مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے کہ مطلب تھوڑا سا زبان پے رکھ لو اس سے بھی ہو جاتا ہے نہیں تو گرم لو جیسے لونگ ہے اس کو بھی دانت کے نیچے آپ ڈال دو اگر دانت میں درد ہو تو تو اس میں بھی مطلب اچھا ہو جاتا ہے اور جیسے یے بھی رہا تو اس سے بھی مطلب کی سردی بخارا سا کھانسی رہا تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے
ہمم
اور جیسےحلق زیادہ مطلب گرم ہوتا ہے نا اس وجہ سے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اور رہی بات مطلب جیسے بکس کا بھ آپ بھاپ لیتے ہو کبھی
ہاں بھانپ
وکس کا بھانپ آپ اگر آپ لوگے
ہاں میرے یہاں مطلب اکثر کا لوگوں کو ہو جاتی ہے ٹنڈی میں اگر ہو تی ہے وکس کو پانی میں گھول کر اس کے کمبل اوڑھ کر بھانپ لیتے ہیں
ہاں ویسے ہی جو فائدہ کتنا کرتا مجھے تو بہت فائدہ کرتا تا ہے اگر میرے کبھی سردی ہوتی ہے تو مجھے نا اسمیل ٹائپ کی آنے لگ جاتی ہے پتہ ہے تو اس سے کیا ہوت تا ہے اگر میں وہ لے لیتی ہوں نہ ایک بار بھی لے لی تو اس سے پورا اکس چلا جاتا سردی کا اب وہ پورا اسمیل ہی چلا جاتا جو مطلب اسمیل لگتی رہتی ہے عجیب طریقے کی
وہی ایسے ہی میرے یہاں بھی وہی ہوں تا ہے وہ جوشادہ نہیں ملتا ہے جو شادہ نہیں ملتا ہے نا مارکیٹ میں
ہمم ہمم ہمم
ہاں اس کا بھی سب بھانپ لیتے ہیں اکثر کا
اچھا گھر پے جتنا مطلب یے رہے اتنا ہی صحیح رہتا ہے
صحیح اور اس موسم میں تو ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینے چاہیے
آمم بہت پروابلم کرتا ہے وہی بھائی کل میں تھوڑا سزاب میں نارمل تھا حالانکہ کوئی ٹھنڈا نہیں تھا فریج کیا تھا ناں اسی لیے اور ٹھنڈ کے الرجی ہے مجھے پروابلم کر دیتا ہے یار
ہوں ہ اور اکثر اس کا وہ جو تلسی رہتی ہے اکثر کا اسکن الرجی کے لیے بھی فائدے مند ہے
ہاں ہاں تلسی پدینہ یے سب زیادہ فائدہ کرتا ہے
ہوں ہوں بہت فائدہ تھا اس سے
ٹریکسر اس سے زیادہ اچھا ہی ہوگا
ہاں یا ایسے ہی تلسی ہی جب اگر کھا جاؤ پانی پی لو تب بھی کر یا پھر تلسی کو پکا کر پانی میں اس کو صبح خالی پیٹ پی لو تبھی بھی بہت فائدہ بند ہے اور ہاں یہاں ایک لوگ کو ہے پیتے ہیں انہیں بہت آرام ملتا ہے اس سے
اچھا
ہوں اور بتائیں
اور سب ٹھیک ہے
جی اچھا
چلے اچھی بات ہے نہیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے ابھی جیسے آپ مطلب چار بجے کا کچھ ناشتہ بنائیں ناشتے کے بارے میں ٹاپک کچھ
ہ ہوں ابھی تو دیکھیے ابھی کچھ پلان نہیں ہے دیکھیے کیا بنتا ہے
اب شام میں کیا بنانا کچھ بنانے کا ارادہ ہے
ہوں شام میں دیکھیے ہو سکتا ہے کھچڑی بن جائے
اچھا جیسے آلو کی تہری کہتے ہیں
ہاں تہری کہتے ہیں جسے نہیں نہیں نہیں بناتے ہیں نا
جی
ہاں یہ تو ہم اس کے ہی تو آلو آلو کو مطلب اچھے سے ٹھیک ہے اور اس کے لئے پیاز چاہیے ہری مرچ چاہیے اور ہاں اور دھ دانیاں چاہیے اگر پودینہ ہو تو وہ بھی اچھا ہے
جی اچھا اچھا
ہاں
اور اس میں مطلب دہی بھی ڈالتے ہو
ہاں جب رہتی ہے تو ڈالتے ہیں نہیں رہتی تو نہیں ڈالتے ہیں ٹماٹر ہی ٹماٹر تو ٹماٹر اس میں اچھا لگتا ہے ہاں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہاں ہم لوگ کوکر میں بنا دیتے ہیں نا
جی جی
ہاں اگر کم بنارے ہو تو کوکر میں بنا لیتے ہے آلو ہو جاتا ہے جلدی سے
ہوں اچھا
کیا نام ہے زیرا وہ کوکر پہ چڑھائیں گے اس میں وہ تو وہ تیل ڈالیں گے ٹھیک ہے
ہوں
اس میں پھر ایک چٹکی زیرہ ڈالنے کے بعد
اچھا ہاں
پیاز بڑی والی کاٹ لیں گے ایک اس کو ڈال لیں گے پ ہاں ہر اس میں ہے نا اس میں لہسن ادرک ڈالیں گے لہسن ادرک ڈالنے کے بعد ہری بھی ڈال لیں گے
ھمم
ہاں اس میں دھنیا چٹنی یہ سب بھی ڈال سکتے اور پھر لاسٹ میں ٹماٹر ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے ٹھیک ہے ہاں پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں وہی چاول ہے چاول جتنا دھل کر اس کو اچھے سے رکھے رہیں گے پہلے سے چاول پکا لیں گے پھر ایک سیٹی لگا دیں گے ہو جائے گا اور پھر لاسٹ میں ہری دھنیا اور پودینا لاسٹ میں ڈالیں گے پودینے کی خوشبو لاسٹ میں اچھی آتی ہے
اچھا اچھا ہاں ہاں ویسے اگر مطلب مسالہ پیسا والا بھی بناتے ہیں کبھی میں تو پیاز وہی باریک کٹ کر کے اس کا ہے کرتے
ہوں
ہمم
اچھے
اسی لیے جی اس میں مطلب ساری چیزیں ڈالتے جیسے پہلے پیاز تیل ڈالتے اور تیل ڈال کے کوکر میں ہی چرھاتے تیل ڈال کے پھر اس میں پیاز ڈالتے تیل گرم ہو جاتا
اچھا
پھر اس کو تھوڑا سا ہلکاہی کرتے پھر اس میں مطلب گرم مسالہ جو بھی ہے وہ ڈال دو اکھا والا اور پھر اس کے بعد اب مطلب کیا کر ہا پیاز میں مطلب پہلے نہیں ڈالنا چاہیے اب جیسے بیچ میں ڈالو گے نا تو اس سے اچھا مطلب خوش وہ آتا ہے جی جب وہ برون ہو چاہے پیاز تو اس میں آلو ڈال دو آلو ڈال اس کو مطلب اچھے سے ملاؤ پھر اس کے بعد اس میں لہسن ادرک اور دھنیا پتا ہری مرچ ساری چیز آپ ڈالو مطلب ہلدی مرچی نمک دھنیا کالی مرچی اور لال مرچی جی یہ ساری چیزیں آپ ڈالو ٹھیک ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھونو بھوننے کے بعد ادھر کیا کرو چاول
لا اچھا لاسٹ میں ہاں ہاں
ہاں پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا دہی ڈال دو دہی ڈال کیا کرنا اچھے سے تھوڑا بوھونو پھر نیمبو اگر ہے تو نیمبو بھی ڈال سکتے وہ اوپر سے ڈالنا ٹھیک ہے اس کا کیا کرنا پھر وہ مل جائے اچھے سے مسالہ ہی وہ جائے پیس کر چاول ڈال دو اس میں سمجھی جی پھر اوپر سے دھنیا پتا ہری مرچ نمک تھوڑا کم ہے تو نمک ڈال سکتے ہو ہلدی دیکھ لو ہلدی اگر کم ہے اس میں ڈال سکتا ہوں مرچ ہری مرچی ڈالنا یا لال مرچی ڈالنا
ہاں اپ نے وہ اگر دیسی گھی ہو وہ بھی ڈال د ہے نا
ہاں اس سے اور ٹیسٹ اچھا آ جاتا د یسی گھی سے لاسٹ میں نہیں جب جو مطلب پانی ڈالتے ہیں نا اسی میں ساریے چیز ڈال کیا آپ مطلب چرا دو تو سٹی لگاؤ پھر دیکھو آپ کا اور ٹیسٹی بنتا ہے اگر بناؤ اچھی طریقے سے
ہاں چلے
چلے ٹھیک ہے انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ